ہ
وعلیکم السلام السلام علیکم
جب ٹھیک ہے
شپ السلام علیکم
میں نے اب دیا شاید جواب
ہاں آپ کرتے ہو السلام علیکم پھر وعلیکم السلام بولتے ہوے
وعلیکم السلام
جی آپ کو آتا ہی نہیں ہے وعلیکم السلام بولنا
مجھے کہاں آتا ہے بولنا وعلیکم السلام
ہاں ہاں
ہاں
جو میرے کمرے میں یہ لاکر ہے نا
ہوں
اس میں جوس ہے
جوس بن ہے جوس
جوس
ہاں
ہوتا ہے کوئی کوئی جوس
مجھے بھی کسی فرینڈ نے بتایا تھا آپ آ جاؤ ادھر میں آپ کو جوس دوں گا
دیا اس نے
نہ کہاں دیا اس نے فون ہی نہیں اٹھایا
اچھا اچھا ٹھیک چلو چلو اس بارے میں ہم اس کال کے بغیر بات کریں گے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
آپ کہ نا میں قبر کر دوں گی یاد رکھنا
ہوں
یاد رکھنا کسم سے
نہ میں تو سچ بتا رہا ہوں قسم سے اس نے وہ بتایا تھا جوس کتت کامت سنا
ہاں ہاں
ا اور بتایے آپ
بس آپ سنائے ہلو
جی
پھر کیسے دیتی ہاں آپ سنائیے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کو میری طرف عادت ہے اگر میں کسی کے ساتھ چیٹ کروں گی نا
جی
مجھے پھر دھیان ہی نہیں رہتا ہے میں بات کیسے کروں
آپ کو یاد نہیں رہتا ہے میں بات کیسے کروں میں کہاں بات بھی سنتا ہوں
میں پھر بھی بات سنتی ہوں آپ کو زر پڑتا ہے
چلئے کوئی بات نہیں اور بتائیے آپ
بس دعا آپ کی آپ سنائے گھر میں سب ٹھیک ہے
بالکل سب ٹھیک ہے شکر شکر آپ بتائیے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور بتاؤ آپ آپ کے آپ کیا کرتے ہو آج کل
میں تو ویسے ہی گھر پے بیٹھا بیٹھتا ہوں آپ کیا کرتی ہوں آج کل
میں نے آپ کو کچھ میسج بھیجی تھی واٹس ایپ سے پلیز آپ دیکھے
میں نہیں دیکھوں گا ابھی بتائیے آپ میں نے نا یہ چلئیے دیکھی نوٹیفکیشن سے لیکن میں نا آپ کو سین نہیں کرتا ہوں
اچھا اچھا
جی
ہاں ہاں ہاں اور بتاؤ آپ
بس آپ بتائیے کچھ ہا
ہم صرف اتنا بتا رہے اور بتاؤ آپ بتاؤ میں بتاؤں یہ بتائے گی وہ بتائے گی یس ہاں ہاں وہ یہ
پھر کیا بتاؤں میں بات کرنے کو کے لیے کچھ ہے ہی نہیں
ہاں ہے کیوں نہیں ہے ہاں ہاں ہاں بات کرنے کے لیے مجھے آیا مجھے بتاؤ آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے اگر وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ تھی
کچھ نا مسئلہ ہوا تھا اس کے ساتھ
کیا مسئلہ
مسئلہ نہیں سوری تسلح
آپ میرے ساتھ میں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں نا آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو کوئی بات نہیں بتاؤ مجھے
اس کو نا میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ
کی فرینڈ نے کہا جس کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اسی نے اس کو کیا تھا بلاک میں نے سنی وہ والی بات
وہی نا پہلے تھی نا وہ میری بیسٹ فرینڈ پھر میں نے اس کے ساتھ ہی انگیجمنٹ کی
اچھا اچھا پھر اس نے کیا بلاک کیا اس کو
بلاک کہاں پہلے کچھ لڑائی وغیرہ پھر بلاک
اہ ہا ہا ہا ہا میں نے سنا تھا وہ وہ اس کو بولتی تھی یہ ایسے کہ یہ نا کیا بولتے اس کو مجھے بھول گیا آپ کی بیسٹ فرینڈ جس کے ساتھ آپ کے انگیجمنٹ ہوئے نا ابھی وہ کو بولتی تھی میں اس کے ساتھ بات مت کرو بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وغیرہ وہ مت کرو اسکرین شاٹس بھیجتی تھی فوٹوز بھیجتی تھی
ہاں یہ بات بھی صحیح ہاں یہ بات بھی صحیح
ہاں ہاں میں نے تو سنا بہت بار
جی جی
ہاں
اور بتائیے آپ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کیا کر رہی ہو آج کل
میں ابھی تو کچھ نہیں اگزام سے اسکول جا کے اور پریس وغیرہ بھی کر رہی تھی
ٹھیک پریس
آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں میگی کھاؤں
کیا
آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں میگی کھاؤں
اگر آپ مطلب آپ مجھ سے پرمیشن لیتی ہو پھر اہ
ہاں ہاں میں تو لیتی ہوں ہر ایک بات کے لیے
نہیں نہیں
میگی میں بھی کچھ ہے
جی نہیں
اچھا
میں نے دیکھی تھی یہ میسیج بھی نوٹیفکیشن لیکن میں نے میں نے نا اگنور ہی کی تھی
کیوں
ایسے ہی
اب بنائی ہے بھائی نے وہ بلانے بھی آیا
کوئی بات نہیں
چلو جب آپ بول
کھائی یہ پھر تھوڑا تھوڑا سنے نا کھائیے پھر تھوڑا سا
چلو پھر ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی تھوڑا سا
ہاں ہاں
ہاں جی
اور بتاؤ آپ آپ کے کہاں دن غائب بھی تھے آپ
کہا پہ کل آپ کو پتا ہے کل مجھے کتنا بڑا پروجیکٹ ملا تھا اتنا بڑا کیا بتاؤں میں آپ کو
سچ میں
اس نے مجھے پاگل کیا سیدھے مزہ بھی آیا بنانے میں لیکن نا پریشانی بھی تھی بہت
ہا ہا۔ ہ ہ اس میں ہوتی ہے چلو کوئی بات نہیں ہم کرتے ہیں نا بعد میں بات پروجیکٹ کے بارے میں ابھی ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی کوئی بات نہیں آپ نا ساتھ ہی کال نہیں کرنا مجھے نا کھانا کھانا ہے
ابھی
ہاں جی
اب ہمیں لگ بھگ میں بولوں گی نا چار پروجیکٹ کرنے ہیں وہ ہم کھانا کھانے کے بات کریں گے ٹھیک ہے
چار کہاں تین ہی مجھے لگتا ہے
چار چار کر نے ہیں
چلیے آپ بھی کھانا کھانا
ہاں
پھرکر
اب آپ کو مطلب ویر پہ جانا ہے آج
ہ آج مطلب دھوپ ہے
نہ
چھوڑیے میں نہیں جاؤں گا آج
چلے تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ
ہاں جی
تھینک یو تھینک یو مری جان آپ نے آج میرا مانا
اے میری جان واٹ آور جس کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہوئی ہے نا
کہاں
اگر وہ اس اگر وہ سنے گی نا پھر دیکھ
اوپر سے وہ کلرر ہے
اور کیا
اس کو سیدھے شک ہوتا ہے لیکن قسم سے وہ مجھے کل بھی میسج کر رہی تھی اس کو کل بھی کچھ شک ہوا تھا
اپ کو پتا ہے بہن بہن کو کیا ڈانٹ رہا ہے اندر
کیوں کیوں اس نے کیا کیا ہے ہیلو ہیلو اس نے کیا کیا ہے ہیلو
اس نے نا بستر ایسے ہی رکھا تھا
ہائے ہائے اب کیا ہوا آج نہیں اٹھایا ہوگا
اپنا پاب ایا اس کو اتنی ڈانٹ پڑی کیا بتاؤں میں اپ کا اب نا پا پا میری کمرہ اگر میں نے فون کاٹھا نا دوبارہ مطلب نا دوسری بار فون نہیں کر نہ ساتھ ہی
کیا کیا کیا لیکن آپ آپ کو میں بات ایک بتاؤں گی نا وہاں پہ کتنا شور آ رہا ہے
کیا اپ کو کیا بتاؤں میں ہاں نہیں شاید مما نا
ہاں
لگا نا میں یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں اس واپس ہی گئی بچ آیا
ہاں ہاں مجھے بتاؤ اپ کیا بہن کو بول رہے تھے واش بیسن کے پاس کچھ رکھا تھا آپ بول رہے تھے نا بہن کچھ اپنے واش بیسن کے پاس کچھ کچھ رکھا ہے
اپ کو پتا ہے اس کو کیا ڈانٹ پڑی دیکھو جہاں پہ وہ منہ وع دھوتے ہیں نا واش بیسن میں باہر
ہاں
اس میں ہوتا ہے نا وہاں پہ کون ہے
یہ بھائی ہے جنید
وہ اس کے بیچ میں ہوتا ہے نا وہ جسے نا وہ پانی وانی نکلتا ہے
ہاں ہاں
اس میں نا وہ کوڑ آگیا تھا وہ ہم نے اب نکالا تھا صاف صفائی کرنے کے لیے
کیا کیا
وہ نا ہم نے نکالا تھا صاف صفائی کرنے اس میں نا بہت زیادہ کوڑا ہوا تھا
اچھا اچھا
جس میں نا وہ منہ وغیرہ دھوتا یہاں پہ واشروم کے باہر جو لگا واش با
مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے
آپ کیا آپ مما نے بہن کو دیا وہ کیا بولتے ہیں اس کو جونا کان میں لگاتے وہ سونے کا
اچھا اچھا ائیرنگ
ہاں اس کو بولا گیا مما نے یہ دھو ٹھیک سے
ہاں
اس نے نا وہ اسی پہ رکھا تھا ماما میں نے نا وہ گایا بھی کیا مطلب میں نے اٹھایا تھا میں مما کو بولا وہ اس میں چلا گیا اس نے بہن کو اتنا مطلب ڈانٹا
او ہائی کیا ہو گیا
اور کیا
آپ کو خوش ہوتا ہے بہن کو ڈانٹ پڑے
ایک ہوتی ہے ڈانٹ مطلب نا دوسری ا پنے سیدھے رویا اس پہ بہن نے
کیا ہو اس آج بھی میں صرف ڈانٹ پڑھی
ابھی بھی اس کو ڈانٹ پڑ تی ہے اندر
یہ کوئی دن ایسا ہوتا ہی ہے
ہاں جی ہاں کوئی دن آپ کو پتا ہے جب مجھے اس صبح ڈانٹ پڑتی ہے تھا پھر مجھے دن بعد ڈانٹ پڑتی ہے
مجھے بھی یہی ہوتا ہے جب میرا صبح گندا دن ہوتا ہے نا مجھے پھر پورا دن ویسا ہی نکلتا ہے جیسے مجھے کل صبح ہی اچھا دن تھا پھر مجھے دن بھر خوشی ہوئی تھی
چلیے آپ نا ساتھی ساتھی کو ہی کرنا ٹھیک ہے
کال ہی کرو ساتھ ہی
میں بتا رہا ہوں آپ نا ساتھ ہی کال نہیں کرنا
نہیں کرنا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں
چلیے اللہ حافظ ہم بعد میں بات کر
چلو چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ کھانا کھاو پھر ہم کریں گے وہ ہوجیکس
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ